ہاں ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں ہاں آ رہ ہے
پری ای سے
ہاں سب خیریت سے ہے
الحمد للہ جی جی بالکل الحمد للہ سب خیریت سیا بھی
ہاں میں بھی ہاں
کیا جی بولیے نا
ہاں بس کچھ نہیں میں بھی ٹھیک ہوں آج کل ایک بات بہت سوچ رہی ہوں کہ ٹی وی اچھا ہے کہ موبائل فون فون اچ چا ہے کچھ ایسا بچوں کو دھ ایسا لگتا ہے کہ بچے کے لیے کیا صحی رہے گا د
جی بالکل صحی بات ہے بچوں کی صحت کے اعتبار سے سوچنا بھی چاہیے
ہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے صحیح نا
بے شک بے شک بہت اپنے اپنے نقصان اور ن بھی فائدے ہوجے توسا لگتا ہے کہ ٹی وی سے زیادہ دیکھا جائے تو موبائل نقصان دہ ہے
ہوں
جی
ہاں ہاں مطلب مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کہ دیکھیے پہلے لوگ صرف ٹی وی دیکھتے تھے اب ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے ہے نا جی تو چھوٹے بچے بھی موبائل کے بنا بھی نہیں رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی تھوڑا بہتر ہے کیونکہ پورا پریوار ساتھ بیٹھ کر تو دیکھتا ہے نا اور ٹی وی دیکھنے سے کم کم سے کم فیملی کے ساتھ تو بی بیٹھا جا سکتا ہے
بالکل صحیح کہ تھا اور ابھی دیکھا جائے تو وہ جو چیز ہے مکی بھی اس میں کیا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بچے لگاتار لگے ہوئے ایسا ن ایک چیز ہوتی ہے ایک جو ٹاپک ختم ہو جاتا ہیں دن لائٹ جاتی ہے تو تو اس میں بھی ان کو آرام مل جاتا ہے موبائل میں تو کہیں بھی آرام نہیں
صحیح نہیں نہیں صحیح کہا اور مطلب ایسا ایا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے کم سے کم اپنی ف مطلب فیملی کے سھ تو بیٹھا جاتا ہی ہے لیکن موبائل میں ہر انسان الگ الگ دنیا میں کھو جاتا ہے جیسے کہ دیکھیے ایک کمرے میں چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سب اپنے اپنے موبائل میں مجغول ہوتے رہتے ہیں تو پہلے لوگ باتیں کیا کرتے تھے اب صرف اسکرین دیکھتے رہتے ہیں رشتوں میں مطلب موبائل نے نہ تھوڑی دوری پیدا کرتی ہے
بہت زیادہ تھوڑی کیا بہت زیادہ ہی لگتی ہے مجھے
سح کہ پر ہاں ہاں بولیے ہاں پر جیس دوری تو پیدا کر ہی رہ ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ موبائل کے فائدے بھی تو ہے ہے نا کہ جیسے دیکھیے کہ جیسے کسی سے ترنت بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں بچوں کی پڑھائی بھی تو آج کل دیکھو موبائل سے کتنی آسانی سے ہو گئی ہے جیسے کہ آن لائن کلاسز ہے اسلامی بیان ہے قرآن ہے شریف کی تلاوت ہے سب
جی بالکل بالکل بالکل دیکے سے شید کیا آ تھ باہر سے تھوڑا نقصان دہ ہو ضرور ہوے ہے موبائل لیکن جی بالکل لیکن آپنی عمدہ کلاسز کے لیے یا اپنی آپ میں کچھ کھانے پکانے کے لیے یا کسی قرآن کی تلاوت ہو یا بیان کوئی ذکر ہو اس کے لیے بھی بہت فائدے مند
ہاں ہاں اور ٹی وی میں تو دیکھیے اچھے پروگرام آتے ہی ہے جیسے خبریں ہے ہے نا اسلامی چینل ہے یہ سب تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن ٹی وی میں انسان صرف دیکھ سکتے ہے جبکہ موبائل میں بہت سے سارے کام بھی کر سکتے ہے جیسے موبائل دیکھیے اپنا بل بھر سکتا ہے ٹکٹ بک کرنا ہوتا ہے تو موبائل سے کر سکتے ہیں
ہ موبائل کا مطلب ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھو ٹی وی اور موبائل آج کل دونوں انٹرنیٹ سے چلتے ہیں لیکن زیادہ اگر دیکھا جائے ہر طرح سے فائدے مفید آن لائن ٹرانزیکشن ہے ہم لین دن کر سکتے ہیں پڑھائی کر سکتے ہیں ہم طرح طرح کی اس کے اندر کلاسز لے سکتے ہیں تو مطلب میرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کام کے لیے یا کسی طرح کے ہمیں اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے یا کسی کام کو پوری اس طرح سے سیکھنے کے لیے موبائل بہت بہتر چیز ہے اگر صحیح سے استعمال کیا جائے تو دیکھا جائے تو آج کل گھریلو کام ملنے لگے ہیں ج بیٹھے ہیں گھر میں کام مل جاتا ایک تو بھی بہت بہتر ہے چیز ہے لیکن ٹی وی ایسی چیز ہے کہ اگر صحت کے اعتبار سے دیکھیں تو بچوں کے لیے اگر کچھ منورنجن صح اچھا ہے کسی طرح سے ان کو ری پورسیاد کے لیے تھوڑا بہت اپنے وقت کو تھوڑا کہتے نا ظاہر کرو بولو یا تھوڑا سا یہ مزے کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے دل کو بہلانے کے کےلی کل ملا کے ٹی وی بچوں کے لیے بہتر ہے صحت کے اعتبار سے بچوں کے لیے موبائل صحیح نہیں ہے
ہاں نہیں ہاں ہاں یاد کی بات بھی صحیح ہے صحت کے حساب سے تو موبائل صحی نہیں ہے کیونکہ اس سے دیکھیے آنکھوں پہ تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے پھر دن رات اس کو دیکھنے سے گردن پیٹ سب پہ ار
سبہ ہ اور وہ وہ چیز ہے نہیں ہے نا کیا پلیٹ کے د رہ ہو ٹی وی ایک ایسی چیز نہیں ہے کیا پلیٹ کے دیکھ رہے ہو یا اپنے ایک دم قریب لا کے دیکھ رہے ہو نہیں اور دلیل نتی دیوال پر لٹکی ہوئی رہتی یہ ہم دور سے اس کو دیکھتے ہیں
ہوں
ہاں ہم دور سے دیکھتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ بچوں کی بولو یا بڑوں کو بولو زیادہ ن ساندہ نہیں لیکن جتنا موبائل ہوتا ہے
ہوں پر ٹی وی پہ کچھ پروگرام ایسے بھی آتے ہیں جو بچوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے اس لیے والدان کو مطلب دھیان رکھنا چاہیے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مطلب اصلی بات استعمال کرنے کے طریقے میں ہے چاہے وہ فون کا استعمال ہو یا چاہے وہ
بالکل بالکل بالکل صحیح فوا ہے آپ نے یہ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے والدین کو خیال رکھنا چاہیے بچوں کا ان کی صحت شریر تعلق ہر چیز کو بہت میں چاہ میرا تو ایک کہنا یہ کہ بھائی خالی سا ہم ٹی وی اور موبائل نہیں تمام چیزوں کا بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے صحت کے اعتبار سے کیا صحیح ہے
ہوں ہوں جی جی بہت اچھی بات ہے آپ کی مطلب بچوں کو ہلو ہاں مطلب بچوں کو مطلب یہ یہ بتانا ضروری ہو سکتا ہے کہ موبائل اور ٹی وی دونوں انسان کی مدد کے لیے ہی بنے ہیں نوک نقصان کے لیے نہیں صحی ہے نا تو میں تو اب کوشش کری ہ کہ بچوں کو اسکرین ٹائم کم کر دو ہے نا بچے اچھے مطلب اچھی عادت کریں گے تو وہ صحی رہے گا بچوں کو کتابیں پڑھنے اور باہر کھیلنے کی عادتیں ڈالنی چاہیے اور گھر گھر میں آپس میں بات چیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا بچوں کو تو تبھی تو رشتوں میں مٹھاس ہو مٹھاس ہوگی موبائل سے نہیں ہوتی ہے محبت اور وقت د دینے سے بڑھتی ہے
پھر لگے رہاو آپ زیرو بچے گیم کھیل رہے ہیں آپ کوئی آنکھیں دیکھو ان کی تھک رہی ہے ہے نا بچے بھی آج کل رو رو کے موبائل بانگلے تھ کچ چیزیں کھانا پینا چھوڑ دتے ج اپنے پہ غصہ بتاتے ہیں
ہ ہاں ہاں آپ نے کئی بار آپ نے یہ بات صحی کہ میں نے کہئی وں میں دیکھا ہے کہ جہاں سے چھوٹے بچے ہیں وہ بنا موبائل کے کھانا ہی نہیں کا رہے ان کو ایک ہاتھ میں موبائل دو اور پھر پھر دوسرے منہ سے وہ کھانا کھاتے ہیں ایک بائک لیتے ہیں اور ایک فون میں آنکھے دھرتے سی ہوئی رہتی ہے ان کی
بالکل بالکل لکم کدھر داڑ رہے انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے آپ انہیں پانی سے سے روٹی کھلا دو وہ کا لیں گے اتنے دیوانے ہو گئے ہیں موبائل سے
صحی کہا آپ نے یہ بچوں کا تھوڑا میں نے بھی دیکھا ہے ہمارے ٹائم میں تو کہاں ایسے فون تھے یہ تھا ہم تو ایک گنٹ بچوں کے پیھے برباد کر دیتے تھے ان کو ایک روٹی کھلانے میں
بالکل جیسے ہمارے ٹائم بھی ٹی وی تھی وہ بھی عموما دن بھر نہیں ہم کو تھوڑا سا ملتا تھا دیکھنے کے لیے تھوڑی تھوڑا سا ملتا تھا باقی آج کل تو ایسا ہے کہ لگاتار چلوئے لگاتار دیکھتے ہیں تو اس سے بھی بہت صحت پہ اثر پڑتا ہے دونوں بھی چیزیں ٹی وی اور موبائل صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے لیکن ہاں آج کل ہم پورے کے پورے موبائل اور انٹرنیٹ کے اوپر ہی ری نربھر ہو چکے مطلب انہیں پہ ہی ڈیپینڈ ہو گئے ہیں ہے نا اب ان کے بنا ہماریے روزمرہ کے کام بھی نہیں ہوتے
کام بھی نہیں ہوتے تو اس لیے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ موبائل اور ٹی وی اپنی سہولت کے لیے بنائے گئے ہمیں ان کو
بالکل نہیں نہیں ہمیں ان کی ضرورت تو ہو ضرورت کے حساب سے استعمال کرنیے نہ کہ یہ اس کے اندر ہی مشغول ہو جائے اسے اپنے اوپر حاوی کر لے بالکل بھی نہیں ایسا تو بالکل کل نہیں کرنا چاہیے
ہاں میرا بھی یہی کہنا ہے کہ استعمال کرے اس پر صحیح سنبھال کے استعمال کریں ضرورت کے اکارڈنگ ہی اس کا استعمال کرے بے وجہ زیادہ بچوں کو بھی نہ دے فون ایون ٹی وی پہ بچوں کو زیادہ دیر تک نہ دیکھنے دے ہاں صحیح کہا اور
آنکھوں پہ زور پڑ رہا ہے دماغ پہ زور پڑ رہا ہے پہلے کے لوگ بولتے تھے زیادہ ٹی و مت تمہاری آنکھیں خراب ہوگی اور صحت خراب ہوگی ساتھ میں دماغ جو دماغی کمزوری ہونے لگے گی لیکن اپ انہیں بچارے ہو اب وہ کیا جانیں گے موبائل دیکے میں نے تو اکثر دیکھا ہے جو بزرگ دوسروں کو ہدات دیتے ہیں وہ خود اس چیزیں استعمال کرتے ہیں
ہاں میں نے خود دیکھا ہے آج کل کی جنریشن سے زیادہ تو بزرگ لوگ فونوں میں زیادہ لگے رہتے ہیں ہاں کچھ بھی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہاں کچھ بھی چیزیں ہوتی ہے یوٹیوب کھول کے اپنے تو کیا ابھی تو بات بولنے سے بھی سب کچھ جاتا ہے تو ان کو بجن ہاں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ سب اسی میں ہی کر لیتے ہیں
ہوں اب وہ سب مطلب انہیں بھی عادت پڑ چکی ہے ان چیزوں کی اب وہ کیا ہدایت دیں گے دوسروں کو بالکل میں تو کہوں کہ سبھی بچے اس سے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ایک بار اس میں اس کو ای سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو ان سے توڑنا بہت مشکل لیکن ہاں مت آتن دھیرے دھیرے ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں دونوں ہی فائدے مند ہیں دیکھے جائے تو اور دونوں بھی نق ان دہ ہے اگر ہم ضرورت سے زیادہ فضول خرچی استعمال کرتے مطلب فضول ٹائم اپنا خراب کرتے وقت اوپر تو وہ ہمارے لیے نقصان
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا ابھی میں ابھی تھوڑا بچوں کو کھانا وانا کھلا دوں
جی بالکل بالکل خیال رکھے خود کا اور آپ کا بھی جی بالکل بالکل بچ بس ٹھیک ہے اللہ حافظ جی
ہاں